وعلیکم اللہ وبرکات ہ میں جواب نہیں دے سکتی کیوںکہ میں ہاں ہاں ٹھیک ہے اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے تو کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں کہ کبڈی دھوتے کیسے ہیں اور انسانوں کو بھی ہاں کپڑے بھی اور انسان کو بھی دھوتے کیسے مھ انسان کو دھونا نہیں آیا ٹھیک ٹھیک ہاں مجھے آئے سمجھ آئے سمجھ توپ ابھی کسی مت ب کسیانے میں بھی بتا پہلے اچھا
پہلے تو ہم کیا کرتے
کیا کرتے ہیں کہ جٹھیک ٹھیک کیا کرتے سب سے پہلے ہم ج ہاں بتا دیجے آگے بھی بڑھیے اچھا اچہلے کیاتے واشنگ مشین میں پہلے ہم میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں اس کے سات نے کے لیے وہانی ڈ ہاں بڑھیا بات ٹھیک اچھی بات ہے بہت بڑھیا بات ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں اس کے بعد میں ٹ پانی ڈرین بند کرتی ہ ٹھیک اچھا ات اس کے بعد اس کا پانی جم کرتی ہوں ہاں وہ بھی بڑھیا بات ہے کبھی کبھی ایسے کرتی ہوں سیدھا کپڑے ڈالتی ہوں اوپر سے پانی ڈالتی ہوں پھر اور سے صابن ڈالتیوںوپر سے کر رکھتی او ہو ہو ہو کبھی کبھی اب بہت ہی جلد بازی میں کام کرتی ہے اچھا جب آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے تو بس تب آپ کیسے دھوتی ہے نہیں میرے پاس کھی وقت نہیں ہوتا ہے ان کاموں کے لیے میں جلی جلدی میں ہی ہشہ کا تک میرا ایک دفعہ تو کیا ایک دفعہ کیا ہزار بار میرے ساتھ جی جیز ہے واڈروم میرا پورا کپڑوں کا ایسے اتنا نا اتنا ب پہاڑ چ ڑ گیا تھا پھر بس پھر پہننے کے لیے کچھ ہی نہیں تھا میں نے تب تک کپڑے جمع کیے تھے اور ر خا ہوگی ا بڑی ہی مصوف انسان ہونا آپ دیکھ رہے لک ورنہ کیا ورنہ لڑکیوں میں بولتے کیا ایسی ہی بہت زیادہ صاف صفائی سھ رہنا پڑتا ہے لڑکے خاص اب شوق نہیں ہے مجھے لیکن جنا صفائی کرتی تو میں اچھی کرتی ورن ہاں بس وہی وہی بات ہے میں بھی مطلب جب کرتے ہیں تب اچھے سے کرتے ہیں ورنہ تو نہیں کرتے بعات جب بھی کریں گے اچ اگر کوڑے کا ڈر بھی سائڈ میں ہوگا نا میں وہ ویسی رکھوں گی اگر مجھے موڈ نہیں ہے کام نہیں کرنے میں نہیں کروں گ صحیح بات یہی برابر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب تک انسان کو ایسی غیرت اتنی آ جاتی ہے نا چ تو کتنا ایسی غیرت والا مطلب وہ چیز نہیں ہو جات ت تب تک وہ چیزیں ایسی ہی رہتی چ ہے نا وہ تو ضروری بھی ہے اس میں کیا ہی ہم بول سکتے ہیں اوپر سے کام چور آپ تو کام چور بھی ہو تو اس سلسلے میں ہاں ہاں ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہی ہے ہ سیدھے اڑا دو اڑا دو مشین وشین کو اڑا دو اور کیا بس پھر نکالتے ہیںسی دس دن کا ہی ٹائمر دیتے ہیں پھر وہاں سے پانی ڈال ڈالتے ہیں پھر ایک اور ٹائمر دیتے بند کرتے اسپن کا کیا اسپن کا کون سا اسپن کا
صابن کے بعد تم کپڑے کیسے دھوتے ہو
اچھا پھر اس کے بعد چوک نکالتے ہیں کپڑوں کو
میں چوک نہیں نکالتی ہوں کیونکہ میں ج
شکاردن میں درد ہوتا ہے نا اچھا تو میں ویسے نہیں کرتی میں سیدھا کپڑے اٹھا کے چھیر کے پورا نچوڑ وچوڑ کے پن باکس میں ڈالتی ہوں ٹھیک
پھر ایک ٹائمر لگای ہوں لگ بھگ پندرہ منٹ کا یا پورا فل یا تو فل ور
بار نا ہاںیکیک اس اس کو ساری سابن نکال جاتی ہے اچھا نکلی نا پھر میں پانی ڈالتی ہوں پانی کھولتی ہوں اور پائپ لگاتی ہوں پھر ڈرین میں شفٹ کر ن میں شفٹ کرتی ہوں گش سے لے کے میں ا بڈ ہاں تو اس میں پھر ایک اور ٹائمر رکھتی ہوں اچھا تاکہ جو اندر کا ادھر سے اس کو وہ چوک ٹائپ نکلی اس کا صابن سری نکل بیر گئے جگاڑ کوئی سیکھے تو آپ سے ج آپ ا آپ کو تہ زیادہ صابن ہے ابھی نکلا نہیں پر دو دے دو پانی کھلا رکھ کے دو بار ٹائمر دے دو ویسے ھیک پھر پانی باند کرو دس دن کرو جیسے کرتے ہیں ہاں اپ تو بہت ہی مطلب کلاکار انسانوں میں شمار کی جاتی ہے جی جی جی پتا ہے ایسے کرتے میں نے کہا کیا مطلب ہے اور کوئی طریقہ مطلب اور بھی کوئی طریقہ ہے نکالنے کاے دیکھ مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ چیز میں نے کر رہی بس میرا ہو گیا میں تو نہیں کر ہاں بس وہ صحیح صحیح گردن میں کیا ہے آپ کو ویسے درد ہوتا ہے نا مجے میں زیادہ نہیں کرال پاتی ا کل میں نے شاید نا میں نانی حال میں تھی نا مطل سوچو نا میں نے ایک جو بڑی والی کیٹل ہوتی ہے نا
بڑی سی کون سی فنکشن
ڑی والی کیٹل میں نے ایک ہاتھ سے اٹھائی تھی وہ نے اوریسرے فلور پہ چڑھائی اچھا م رات بھر باز میں دارد تھا کوئی مان گای کیوں ایسا کیوں
مجھے گھردن تھوڑی سی
آپ میرا مانو آپ اس جو باہر ہے نا اپ کے پاس ڈاکٹر آپ اس کے پاس ایک چکر دو کس کے پس اس کے پاس نا کیا اس لڑکی کا نام تھا جی جی جی اس لڑکی کا کچھ نام موش جی مہیش کے پاس سےب ایک چیک کر دو آپ دیکھو کہ کہ وہ آپ کیا بولتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر آپ ان کے پاس ضرور جاؤ کیک وہ سب آپ کو میرا بانو سب آپ کو ٹھیک کر دی کسم سے بہت اچھی ڈاکٹر وہ پانچ سو لیتی ہے پر سشن آپ کو ارے نہیں آپ کو خود کہاں دینا ہے آپ بابا کو بولو سنو آپ بابا کو بولو ابو کو بولو ایسی بات ہے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی وہ پھر آپ کو چار ہزار تک لے گی گر میری بات سارد ت دماار ا ڈیڑھ سو روپے بھی ہےیا دو سو روپئے لیکن وہ بھی ٹھیک ہے پانچ دو سو ہاں دو سو میں یہ کوئی تھپڑ نہیں لگا تھا آج کل کیا بولتے ہو تمہاری ماں کو بہت مسنے ہیں ہاں نہیں آپ کو اسٹرگٹرگٹرگ ہے نا اسٹرن کم سے کم آپ کو اس کو دس سیشن لگیں گے یا پانچ دس دس سیشن تو ہر کسی کو دیتے وہ دس سیشن وہ لگتے ہیں آپ کو وہ پانچ ہزاران آپ کو ساڑھے چھ چار ہزار لگییا چار ہزار لگی کوئی بات نہیں پیسے جمع کروں گیا مے پس اٹ فضور نہیں میری بات مانو نا پہلے ہوگئی اپنی صحت پھر ہو گیا باقی چیز کیونکہ اب بھی آپ کا گروئنگ اسٹیج ہے ابھی آپ ایسی ہاں ورنہ کیای ہو گئی ارے ذرا ھوڑو بوٹ اور مہربانی کر کے بولا تھا میں نے اس دن کچھ اوٹس ووٹس لاؤ تھوڑا مطلب اور اور مہربانی کر کے دودھ صبح ایک گلاس اور شام کو ایک گلاس آپ کے لیے یہ سب سب سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے ہاں نہیں اسے کیا بحث اس میں کیا بحث بن جاؤ گی اگر آپ کا وزن دو کلو سے بھی بڑھ گینا بند کر دینا بس اور کیا بولوں گا
اور ہم
اس سے اور زیاد کچھ بول سکتا ہوں ارے یار یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماراری جو جسم ہے نا تک ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس میں پراپر جو اس کے چیزیں مل رہی ہے مگر ہاں لیکن میں ج جاؤں گی ہ تو جاؤ ہاں تو میں کہپی نے بولا ہے مجھے میں اگے اگل مہینے سے جڑوں گی نا ہاں تو جھا ان کے ساتھ ہی اچھی بات ہے ان کے ساتھ جاؤ مگر جاؤ لیکن اس سے پہلے مجھے جب آپ جاؤ گے نا اس سے پہلے مجھے فون کرا میں آپ کو تھوڑے مطلب ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کر رہی ہیں ایسی ہی بتاؤں گا کہ جو نہیں کرنی ہے ان سے آپ دور رہے گا وہ میں بتاؤں گا نا کیا کیا اسی وقت جب آپ جاؤ گے نا پہے دن تو آپ کو کچھ تھوڑا مل جائے گا نا وہ آئیڈیا کی کیا کیسے کیسی چیزیں پھر آپ کو انہیں کے لیے بتاؤں گا میں ایسے ایسے ہوں
جم کے لی
ے مجے کپڑے خریدنے ارے اس میں کیا کپڑے کوئی ٹی شرٹ ہے نا وہ بیگی ٹائپ ٹی شرٹ وہی والی ایک ہے اور نیچے سے بیگی ٹائپ وہ اور کیا چاہیے اس میں وہ تو کچھ نہیں چاہیے نا کھلا کھلا چیزیں تو وہی
جم جم بیگ بھی لانا ہے مجھے
اتےے گئی جیم ا بھی جیم گئی نہیں تو جم میں کتنا فرائڈ لاؤں گی نا ج ہ چلو فرڈے کوؤگی کتنا لیتے ہے جے ہم وہ وہ تو سات سو دیتا ہے پر ہمیں وہ ہم مجھے بہت ٹائم ہو گیا نا جاتے ہوئے مجھے پانچ سو لیتا ہے وہ مہینے کا سو ہم ہم پندر سو روپے لی وہ تو ہے آپ کے طرف سے جو بہت زیادہ وہ یہ ہے جو مہنگائی ہے نہیں ہزار تو لیتے ہیں ایک نارمل جم میں بھی جاؤ گے نا ہزار لیتے پر ہمارا ج لیتے ہمارا وہ اتنا بڑا جم نہیں ہے نا اتنا بڑا وہ جم نہیں ہے مشینس وشینس ہے اس میں پر جگہ اتنی زیادہ مطلب وہ بڑی جگہ نہیں ہے اچھا سا وہ بڑا سا ہال ہے کیا ویسا ہی اسی کسیی لیے اور میں وہ تو میرا پہلا جم گیا تھا نا وہ دو ہزار وہ زکرا پتا ہے کا زکرا کیمپس آئی اوٹی اس کے سامنے اس کے ایگزیکٹ سامنے ہے وہ ج تو میں کہہ رہا ہوں مجھے میں ٹزڈ ٹوٹی ون ٹٹی ٹ سے میں جا رہا ہوں
ہوں ہوں
تو اس لحاظ سے پھر وہ مجھ سے کام ہی کر لیتا ہے مجھ سے تھوڑا
پھر کیا اگر ہم ایک دو سال جائیں گے پھر ہمیں بھی کام کریں گے کیا
ہاں دیکھیں گے اس وقت کی جو فیس حساب سے تو آپ کو کم ہی کریں گے اپ جو فی الحال جائے گی فی الحال اگر اپ ایک ایک دو سال ایک دو سال جب آ وہاں ڈگ گئے نا وہ بعد کی بات ہے فی الحال اب ایک مہینے جاؤ جب پہلے دن جؤ گے نا دوسرے دن آپ کو اٹھنے کے لیے جو ہے نا دو آدمی چاہیے ہوں گے قھھھ
پت ہے میری دوست کائی بار سے جی وہ لیکن بہت کمزور ہے نا
نا اچ بت بہت کمزور ہے وہ نا وہ ہوا سے بچاری اڑ جائے گی وہ بہت کمزور ہے ٹھیک ٹھیک
اس کو کیا ہو گیا ہے وہ کہہ رہی ہے میں جب جم گئی نا اس دن میں نے لگس کیا اس نے کہا وہاں مجھے ایک دوسرے ہاں اس کا مجھے دو اسٹیپ چھ لیتے تھا مجھے مجھے پیر ہی نہیں جان
اس کو کہ پیر اٹھ رہے ہوں گے اس کو بائ برج م رہی ہوگی پیروں میں
وہ کہے میں اوپر قدم ہی نہیں ڈال پا رہی ہوں میں نے اتنا ہنسا ہے
جب میں نے پہلی بار کی نا لیگس کچھ دو تین سال پہلے مجھے گھر سے آنا وہاں سے گھر انا ہے وہاں پر ہمیں چار پا سیٹیں چڑھنی پڑتی ہے میں ہاتھ سے مجھے لگتا ہے میں نے چڑ چڑھا ہوں اس سیا گھر آ کے میں بیٹھتا ہوں نا بیٹھ رہا ہوں مجھے پچھتاوا ہو کہ کیک لگس میں بیٹھ نہیں پاتا ہوں میں م میں کیا کروں گا اوپر سے درد یا خدا درد کیا ہوتا ہے اس وقت چ پہلی لیکس کرو گی نا تب آپ اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا وہ ایک ہی دن ہوتا ہے کھڑی اس اس کے بعد وہ کبھی نہیں ہوتا مگر وہ جو درد ہوتا ہے نا وہ اداار س لائگ ہوگتا ہے وہ دو دن تک تین دن تک رہتا ہے وہ مطلب آرام آرام سے وہ کام ہی ہوتا ہے ہاں تو چلیے ہمارا وقت اخ ختم ہوتا ہے آپ کی پرچی کا انتظار رہے گا بیٹھی بیٹھی اللہ